بالگاؤں ہلو ہیلو
ہلو
السلام علیکم
السلام و علیکم آواز نہیں آ رہی ہے کیا
جی جی آ رہی آ رہی ہے سب خیریت
جی سب کہہ رہیے آپ فرمائیں
جی ج کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی
تو آج ہم طہارت وجود اور نفاجت فزا کے بارے میں خبتو کریں گے
جی جی بالکل
تو مطلب آج ہم ایسے موجو پر ہات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے جسم کو تباہ نہیں دیتا ہے بلکہ ہمارے روح کو بھی پاک گزگی اور معاشرے کو اسنت کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایک ہی جیسا آپ نے بتایا کی تہارت اور نفاجت یعنی سوچھتا کا مہتو پاکیزگی کی اہمیت اور ہمارے وجود و ماحول اس کے بارے میں فرما رہے ہیں نا جناب تو جیسے
بالکل
جو وہ اسلام اور دنیا کے تمام عجیب مک مکاتے ہوئے فکر میں یہ سنری شول س کہایا گیا ہے کہ پااکی جی کی اندا ایمان ہے مگر افسوس یہ کہ یہ آج کا انسان جزیدیت کی چکا چونند میں اپنی جاتی مکانات خشاپ رکھتا ہے مگر اپنی گلیوں صحراؤوں اور قدرتی ت مسر فون کے کو کشافت سے بھرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا یعنی لوگ بھول چکے ہیں کہ آلودگی درشل ہمارے اخلاقی جال کی انی ہے یہ سملناک سورت د آال پر آپ کے دانش وندنا خیال کیا کہتی ہیں
جی جی جی بالکل بالکل تو جیسے کہ ہم اگر ہ اا س مطلب دیکھتے ہیں تو مطلب طہارت اور نفاجت محض پانی جسم د لینا د لینے کا نام نہیں ہے یہاں تو ایک مکمل ذہنی تربیت ہے جب ہم اپنے ارد گرد کثافت اور کوڑا کرکٹ کا مثکن بنا لیتے ہیں تو مطلب ہم دراصل امراج اور باباؤں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہماری جسمانی توانائی ہم ن تو ہوںگے اور ہماری ماس کی جو عزت ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے درم دار اس بات پہ ہے کہ جو ہماری پدا اتنی بقی جگی ہے تو آئیے ہم اس کے بارے میں گہرائی سے آپ پیش کرائیں گے تو وجود اس کی پاکییدگی اور امراد سے حفاظت اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل بہت خوب سوال اللہ کیا فرمایا ہے جناب آپ نے کہ اگر ہم افرادی تہارت کی بات کریں تو روزانہ گل کرنا لباس کو پاکیج رکھنا اور دہن وہ ہاتھوں پیتاا کا کرنا کتنا لازمی ہے آج کی ججیر تبت پر دیکھیں تو جسم کی طہارت درصل امراج کے خلاف ہماری پہلی اور سب سے مضبوط ڈالے ہمارے ارد رد گرد انگنت مکفی جماریاں موجود ہوتے ہیں جو ادرشیہ قاتل کی ماند ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں اور بدن کی صفائی سے غفالت برتتے ہیں تو یہ جماریاں ہمارے نظام بھی انتہجام اور نظام یہ اننشب پر حملہ کر دیتی ہے یعنی صاف ستھرا رہنا ہمارے نظام میں مدافعت کو کو بناتا ہے جو سخ حھارت کو اپنا شیوا بناتا تا ہے وہ بجود ہمیشہ ت ترو تازہ اور امراض سے محفوظ رہتا ہے جیسے ذہنی بسات تو نف نفات کا تعلق اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
بالکل بالکل آ تو جیسا کہ اس کے بارے میں آ دیکھ تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں اکثر مشاہدہ کیا ہے جب انسان صاف ستھرا لباظ پر بن کر کسی پاگی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کے جین کو اجب قسم کی جو ہے سکون ملتا ہے تو کیا جو صفائی ہے کا سیدھا رقت جو ہے ہماری نفس
جی جی بالکل بالکل
ثافت اور لگیرا ہوا ماحول انسان کے دماغ میں تصویق اور ذہنی گفت پیدا کرتا ہے تو یہاں ایک ایسا صاف ستھری اور معطل جگہ دماغ کو غص ساتھ عطا کرتی ہے جب ہمارے جو آنکھیں ہیں اس نے پااکی جی کو دیکھتی ہیں نی دماغ سے مسرت کے ہارمونس سارے دھ ہوتے ہیں جسے انسان کی تخلیقی سہالت کو پرواز ملتی ہے تو اس کے بارے میں پتا کہ آلودگی ہمارا جو ہے فریضہ اسے مطلب نظر سے دیکھتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہی کہیں گے جناب کہ جی صفائی تو اپنی جگہ درست ہے مگر ایجت مائی صفائی کا المیاں یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا باہر گلیوں میں یا ساروجنک مکانات پر پھینک دیتے ہیں یعنی اس بھیے عملی اور وفارت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے جناب اس ہمارے موش شارے کا سب سے کشیف اور افسوسناک پہلو ہے کہ کسی بھی قوم کی تہذیب اور شعور کا اندازہ جیسے اس کے عالی شان مکانات سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی گلیوں اور صحراؤوں کی نفاذت سے لگایا جاتا ہے یعنی جب ہم راستوں پر گندگی پھیلاتے ہیں پلاسٹک اور داغیر شو قیمتوں کو کھلی میں پھینکتے ہیں تو نہ ہم صرف ماحول کودن کرتے ہیں بلکہ آب و ہوا کو بھی زہریلا بنا دیتی ہے اور ندیوں اور تالابوں اچھا آپ کو کہانا قدرت کے نظام کے خلاف ایک سنگین جرم ہے یعنی عجت مائی سفائی درشن ایک اا ہے ناگررک کا سب سے پ پریجہ ہے یعنی پرواہ کا تدار اور صاف ماحول اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا
یع جب لوگ دیکھتے ہیں ڈینگو ملیریا حیدا پلیل جیسی بیماری مہلک ببایں جو ہے ہماری اد بستیوں پھیلتی ہیں یہاں پر جل بر گندگی کی برباد ہوتی ہے مچھر مکھیاں کی جو داعش ہوتی ہے جو ان بباؤں کے پیغمبر ہوتے ہیں اگر ہم اپنی بہت کو صاف رکھیں پانی کو ایک جگہ جمع نہ کریں اور کوڑا کرکٹ جو ہے صحیحاج کر ہے تو بنا کسی قیمت کے آدی سے زیادہ بیماریاں ختم کر سکتے ہیں ان نوجات عملی اور حکمت عمل اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کی کیا سادق بات کہی ہے آپ نے کہ آپ آپ کی ان پاپوں نے تو جہل کی بند کپا بجے جناب جیسے ہمارے عزیز شاہ ان کی شمتاؤں کے لیے کچھ ایسی ہم آسان اور سنہری جاتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم گھر کے بیپار اور ملک کو پاکیزہ گوارہ بنا سکیں گے جیسے جناب کہیں کہ غلافت کا صحیح اعتراج یعنی اپنے گھروں میں کییل اور شو کے کچرے کو جتا جتا رکھ کی عادت ڈالے جیسے پلاسٹک پر شیشے جیسی بھی جان آشیاء کو ریسائیکل کے لیے بھیجیں تاکہ وہ زمین کو ونجر نہ بننے دے اور جات سے آغاز یعنی یہ عجد کریں کہ کبھی بھی کسی عام راستے پ پار کیا سراہ پر کوئی بھی بچی بجی چیز کا آگا یا ٹکڑا بھی نہ پھیکے اگر ڈسٹ بین موجود نہیں ہے تو اس کچرے کو اپنے پاس محفوظ رکھ اور گھر آ کر ع مرتن پر الیں جی اور آپ فرمائ جنا آپ کے سارشیں کیا کیا کرنا چاہیے
یعنی صحیح فرمایا آپ نے یعنی سجا کراریی اور آپ کی جو ہے عفاظت حجاقت بھی ضروری ہے یعنی کثرت سے در کان لگائےیں ہیں کیونکہ جو درخت جو ہے فضااکی آلودگی کو جوس لیتے ہیں ہمیں خالے سے آکسیجن اتاا کرتے ہیں ساتھ ہی پینے کا پانی کے جو ہے مرفوں کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں سور ب داری اینی وچچے کو بچپن سے ہی تہارت اور نفاجت کے آداب سکھائے ہیں معاشرے میں جو لوگ لائمی کی وجہ سے گندگی پھیل پھیلاتے ہیں انہیں ڈانٹنے کی بجائے سنجیدگی اور ادب کے ساتھ صفائی کی اہمیت کو بھی بتائیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے کہ یہی ہے جناب کہ ہماری آج کی گفتگو کا لگ لباؤ یہی ہے کہ تہارت اور نفاادت کو دکھاوے کی رسم نہیں ہے بلکہ یہ ہماری حیات کی بپا ہماری شہ تھی مقابلہ اور ہماری تہذیب کی روح ہے یعنی اپنے وجود اور ماحول شاتان درصل قدرت کے اس آشین شہکار کا شکر ادا کرنے کے متعارادک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کیا
جی بالکل بالکل یعنی بالکل آپ نے صحیح کروایا تو یہ جو ہے ہ گند آااک جی کو اپنی زندگی کا ہے لازمی حصہ بنا لینا چاہیے اور جہاں صفائی ہے وہاں رحمت ورگ برکت جو ہے س باگان بگڑتا رہتا ہے اور ہمیں اپنی جو ہے نس وں کو تندرست اور ملک کوم بنانے کے لیے ہاں صاف صفائی اور ن بجک کی ضرورت ہوگی تو صاف صفائی کا جو ہے ہماری زندگی میں بہت اہم حصہ ہے
جی یہ بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے یعنی کہ جیسا کہ تہارت ایک عم الفاظ کوول کرتے یہ صفائی وہ آئنا ہے جس میں کسی بھی قوم کا اقلاات اس کی تہذیب اور اس کا شاعور صاف نظر آتا ہے جناب تو جناب آج آؤے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ سوچھتا کے بارے میں ب بتایا اس کے لیے آپ کا شکریہ خدا حافظ